ہیلو ہیلو
اللام علکم بھائی جان
ہلو ہاں وعلیکم السلام
جی اور سب خیریت ہے
ہاں جی خیریت سے آپ بتائیے آپ خیریت سے ہو
جی ہاں سب بڑھیا سب کہہ رہے تھاے ابو جان امی جان بھائی جان
ہاں جی اور امی ابو آپ کے
جی ہاں سب کہہ رہیا تھا کھانا پینا کھا کے کئی
اچھا کھانا پینا کھا لیا
جی جی سب نے کھانا پینا کھا کے سب سے دیے ہیں اب ابو جان ٹھیلنے چلے گئے ہیں اور امی جان آرام کر رہے ہیں
اور
آپ کیا کر رہے ہیں
جی ہم تو موبائل چلا رہے تھے کچھ لوگ اسسی سے بات کر لیں
ٹھیک ہے
جی آپ سے جی تو آج کیا ہے کہی ہم آن لائن شاپنگ کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے
جی بالکل
جی تو ہمیں آپ بتائیں گی آن لائن شاپنگ آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہو آپ
ہاں جی کرتے ہیں آن لائن آج کل تو زمانہ ہی آن لائن کا رہ گیا گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جاتا ہے
جی
آپ کو پسند ہے آن لائن شاپنگ
جی ادھکتر تو میں آن لائن کرتا نہیں آف لائن شاپنگ کرتا ہوں پر جب کبھی من کرتا ہے تو میں آن لائن بھی شاپنگ کر لیتا ہوں
ٹھیک ہے
میرا تو یہی کہنا ہے جی کہ میرا کہنا ہے کہ ادکتر ہمیں آف لائن سوپ
ہوں ہ وہک لائ
جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں آن لائن ایپ جو ایپ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ کیا ہوتا ہے جی کہ وہاں پر اچھی کوالٹی میں آپ کو پروڈکٹ دکھ کھائے جاتے ہیں
ہوں ہاں
اور جب ہمارے پاس وہ پروڈکٹ آتا ہے ہمارے پاس ریسیو کرتے ہیں ہمارے گھر میں فیملی ممبر میں کوئی بھائی جان اب امی جان ابو جان تو جب ہم دیکھتے اس پروڈکٹ تو وہ بہت ہی لو کوالٹی میں ہم کو دکھتا ہے
ہاں یہ تو کئی بار ہو جاتا ہے یہ پر موسٹ ایکچولی کئی بار نہیں ہوتا کئی بار تو ویسے ہی ملتی ہے پر ویسے بھی آف لائن ٹھیک رہتی ہے یہ کہ بندہ اپنی پسند سے لے رہتا ہے
جی
پسند سے جو بھی خریدنا ہو آپ خرید سکتا ہے ابف آن لائن ہمیں نہیں پتا اس کی کیا کوالٹی ہے کیا نہیں ہے آن لائن
جی جی جی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آف لائن سو شاپنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر فیملی ممبر سے یا بھائی جان ابو جان امی جان یا کئی
ہیلو ہاں جی کہ م آ رہی تھوڑی
جی آواز پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے فون میں آواز تو کم آتی ہے تھوڑا لیے تھا لائی جیسا ہوتا ہے کہ جب ہم آف لائن شاپ بھی کرنے جاتے ہیں نا
بیس بیس میں بالکل بھی آواز نہیں آ رہی آپ کی
یاری ہے ہلو
ہیلو
آوج آ رہی ہے
آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی وہی
اب تو آ رہی ہے کیا اب آ رہی ہے کیا
ہاں جی آوا رہی ہے
جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا
ہاں جی
تو ہم ایسے فیملی ممبرس میں سے لے کے جاتے ہیں کسی ابو جان کو کو لے جائیں یا امی جان کو لے جائیں یا بھائی جان کو لے کے جائیں یا کہیں ہمارا کوئی متر ہوتا ہے اس کو لے کے جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جب شو روم میں یا دکان پہ پہنچ ہیں آن لائن آف لائن شاپنگ کرنے تو ہم ان سے جو ضرورت مند چیزیں ہوتی ہے ہماری بس تو ہوتی ہے جو ہم کو خریدنا ہوتا ہے ان وستوؤں کو ہم نکلواتے ہیں دکاندار سے کہہ کر
ہوں
تو اس کو کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چیک کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ یہ کوال کس کی کوالٹی کیسی ہے یا کتنے جی کیسا کپڑا نکل
ہوں ایک دوسرے کی صلاح بھی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی سلاح ہو جاتی
جی جی ہمارے ساتھ میں کچھ چاہے فیملی ممبر یا کوئی فرینڈ جائے گا ہمارا تو اس کو بھی دکھائیں گے بھائی دیکھنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اپنی راہ بتا دیکتے تیرا من کر رہا ہے ایک کہ لے لوں کہ نہیں لے لوں میں جی ایسا ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے دکاندار نے پیسے بتائے ہم کجے تو ہم اس میں مول بھاؤ بھی کر سکتے
کر سکتے ہیں ٹھیک ہے
ہ
اور آن لائن میں تو وہی دینا پڑتا ہے جو انہوں نے بتا دیا وہی دینا تا
جی آن لائن میں تو جتنا پیمنٹ ہوگا اتنا دینا ہی ہوگا اگر اس میں وہ اپنا چارج بڑھا دیتا
بازے ٹائم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈلیوری چارج نہیں لگے گا جب گھر پر آتا ہے سامان تو تب ڈیلیوری چارج بھی مانگتے ہیں
جی جی جی
یہ ہو جاتا ہے کہیں بار
جی جی یا ساؤت
دھوکا دھڑی کا نا زیادہ رہتا ہے اس میں
جی دھوکا دھڑی بہت بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے دھوکا دھڑی تو
ہاں جی ہاں جی
جی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے اے جیو ایپ سے شاپنگ کی ہے
جیو سے تو نہیں ہم میشو سے ہی کر لیتے ہیں زیادہ تر میشو سے ہی کرتے ہیں
کبھی اے جیو ایف سے شاپنگ کرنا تو دیکھنا کہ ایسے آپ نے کوئی پروڈکٹ منگایا آپ نے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پروڈکٹ پسند نہیں آیا
ہاں
آپ اس پروڈکٹ کو دوبارہ ریٹرن کرو گے
ہوں
تو اس میں آپنا جس میں وہ ڈلیوری چارج ہوگا اس کو اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا آپ کے پروڈکٹ کے پیسے واپس کرے گا جی آپ وہ اپنا ڈلیوری چارج کاٹ لے گا
ہاں جی
تو جس میں اپنا ہی نقصان ہے نا کے پروڈکٹ کا پروڈکٹ چلا گیا جی
ایک بار تو ایسا ہوا کہ ہم نے دو بار مطلب کہ آڈر کیا پیسے گئے لیکن ملا کچھ نہیں
جی جی ہاں ایس صحیح ہوتا ہے جی یہی ہمارا کہنا ہے کہ ہم کو ادھکتر آف لائن شاپنگ کرنا ہی پسند کر کرنا چاہیے
ہاں خوشی یہ ہے کہ آج کل آن لائن شاپ گ کے کن دکانداروں کا کام بہت ختم ہو رہا ہے
جی جی
بچارے وے بیٹھے دکاندار
جی ایسا ہوتا ہے جی ادھکتر ہم کو آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے چاہے آن لائن شاپنگ تو بیکار چیز ہے جی
جی ہاں یہ لوگوں نے نا اپنی سہولت بنا دی
ج جی
ہاں
ایسا ہوتا ہے جیسے اگر ہمارے گھر میں ہاں کبھی کبھی آن لائن شاپنگ ضرورت مند چیز جیسے بڑھیا چیز ہے جیسے ہمارے گھر میں کئی رشتے دار آئے گئے تو ان کے لیے ہمیں کچھ کھانے کے لیے پکوان ب بنانا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے قریب گھنٹہ آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگ جائے
ہوں ہ
تو یہ ہوتا ہے بلینکٹ جومیٹو وغیرہ ہوتے ہیں نا
ہاں وہ وہاں سے بندہ شعبے
جی آن لائن کر کے منگا سکتے تو وہ قریب ٹھیک بھی ہے اس سے اپنا ٹائم بچتا ہے
وہ اپنا پتا کیا ہے وہ اپنا لوکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں زیادہ دھوکا دھڑی کا پتا نہیں اس میں ہوتا نہیں ڈر اب جو دور سے آئے گا اس میں ڈر رہتا ہے جو دور سے آئے گا
جی جی ماصالہپ بہ اتر اچھا فرم رہ ہیں بولیے
آپ بتائیے اور آپ کے گھر میں امی ابو پپی وغیرہ سب ٹھیک ہیں
جی ہاں سب بڑھے ہیں ہمارے گھر میں عمارت تو یہی کہنا جی ایسے ہم کو کچھ جیسے ہمارا پیزا کھانے کا من کر رہا ہے چاؤ بین کھانے کا من کر رہا ہے ادر وائز کچھ بھی کھانے کا من تو ہم بازار سے کم یوج کرتے ہیں کھانا پ بازار میں کیا ہوتا ہے جی جیسے جیسے کچھ چیز بنا رہے تیل میں یا ریفائنڈ میں بنا رہے تھ تو وہ کیا ہے باہر باہر گرم کرتے ہیں اسی تیل میں اسی میں بناتے ہیں ہیں جی جی تو اس سے کیا ہے کہ کچھ
وہ تیل دشت ہو جاتا ہے نا ایک دم سے کھانے لائق نہیں رہتا وہ کو
کھانے لائق نہیں رہتا جی اس سے کیا ہے کہ بیمار لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں
اسی وجہ سے زیادہ بیماریاں بھی چل رہی ہیں
جی جی جی
ہاں
ہ ہاں آپ کی باتوں سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں آپ بہت اچھا بول رہے ہیں
جی جی اللہ کی مہربانی ہے جی
ہاں جی
جی اور کیا کر رہے ہو آپ
بس ابھی تو فری ہی بیٹھے تھے آپ کا میسج دیکھا تو میں نے کہا چلو ہم س ابھی ہم سن سکتے ہیں سن لیتے ہیں کال پھر اس کے بعد تھوڑا بزی ہو جائیں گے گھر کے کام میں
جی جی
ہاں جی
جی مارا تو یہ آپ آپ آن لائن ساپ کیاپ پسند کرتے یا آف لائن شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں
بالکل نہیں کرتی ہمارے گھر میں کبھی کبھی کوئی ممبر منگوا لیتا ہے لیکن میرے کو تو اپنے سامنے چیز پسند ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا کلر وغیرہ اپنی چوائس سے بندہ لے سکتا ہے ہر چیز کا کوئی کپڑا خریدنا ہے نا اپنے چوائس سے لے سکتا ہے
جی جی ماشاء اللہ آپ بہت اچھا اچھا فرمار ہمارا تو یہی کہنا ہے جی کہ خود سنتشٹ رہیں کسی سب سترک رہے کسی کام کو ہمارے ساتھ دھوکا دھڑی نہ ہو جائے اور ہم کو اگل بگول کے پڑوسیوں کو جاگروک کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آن لائن شاپنگ بیکار چیز ہے اس کو کم یوج کیا کرو
ٹھیک ہے
ایک ترح آف لائن شاپنگ میں دھیان دو اور آف لائن شاپنگ کرو گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہی ہوگا اور آن لائن شاپنگ میں ہمیں جب بھی دیکھا ہوگا فائدہ تو نہیں ہوا ہوگا پر ن
نقصان ضرور ہوتا ہے
جی
آف لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ا بہترین دیکھ سکتے ہیں چیز
تر جتنے بھی شاپنگ کرنی ہے آف لائن شپنگ کرو چاہے وہ جمیٹو ہو بلینکیٹس کھانا
ہم دکاندار سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ بہترین دکھائیے
سر ہمیں آف لائن ہی کرنا چاہیے سب کام
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہاں جی
جی ماشا اللہ آپ سے ہمیں بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ کی کرپا سے کبھی دوبارہ بات کریں گے
ہاں جی ضرور
جی السلام علیکم